ہلو سامنے
ہلو وعلیکم السلام کیا حال ہے جی آپ سیکھو
ہوں
ہلو ہیلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہاں
ہلو
ہاں مجھے آ ہے
اچ
ہلو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
بس ٹھیک آپ اتنے دنوں سے گایا
میں تو آپ کو کال کیا تھا آپ کو ہوا ہی نہیں
مجھے پتا ہی نہیں کل جب آپ نے مت لیکن پ نہیں وہ اٹھا نہیں کہ آپ وہ باز نہیں تب میں نے کی نا واٹس ایپہ آپ کو میسج پتاہ نہیں کچھ ہویا مجھے ابھی بھی تھوڑ دیر پھر پہلے پت نہیں اس کو کچھ ہے مسئلہ لیکن سب میں بیٹھی تھی مس ب آپ نے کال کیا کہہ رہی نہیں وہ پت نہیں کاتا ہے نا شفائی جاز اوپر ماںس سے کال کیا تمہیں
پتہ نہیں اس میں کچھ اس میں آواز بھی بہت لیٹ آتی ہے دوسرے
ہاں ہاں آواز ہاں
ا
ہاں بہت مجھے بھی بہت ٹائم سے ایشو آ رہا ہے اگلے والے بانندے نہیں کچھ بلا ا بھی آتا ہےب ہم پچھلی بات سن رہی ہو س بس زندہ ہے ہم کل کے طوفان کے بعد ہم بچ گئے
ہوں
کیونکہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا بندہ اوپر سے مجھے ایک اور چیز ہوتی ہے مجھے اپنی پیچھے سے نا ایک ہو جاتی ہے میری آواز تو اب میں کنفیو میں بولتی بول پہلے پیچھا پیھے والا کھ ت م نے دک کیا کیا کرو
وہ چلو بولیں گے ان کو ٹیکنیکل آئی ٹی میں ان کو بہت ایشو ہے ان کو دیکھ
بڑی خراب ان کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا چاہیے
ہاں ہاں وہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے صبح سے ہاں
مجھے لگا مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی ہم نے اتنا ہنسایا میں نے بیٹھ کے کیا کر رہے تھے ہیلو
پتا نہیں کیا پیوں
بتاؤ ہاں ٹھیک ہے ساتھ ٹھیک ہے ہاں
وہب بھی ٹھیک ہے الحمد للہ آپ سناؤ کہ سب ٹھیک ہے کبھی بارش کبھی دھوپ کبھی گرمی کبھی تل کوچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے
سچ میں متب مجھے لگ رہا سمجھ ہی نہیں آ رہا سیزن چلا گیا اور پت نہیں آپ کا بار ہے مجھے ابھی ایسی ٹھڈ ہوتی ہے اور ابھی ایسی دھوپ نک نکالتی ہے کبھی ایسی بارش ہوتی ہے
کل نہیں دیک
اتنی ہ
انھوہ نی
ہمیں کھڑکیوں سے پانی اندر آ گیا تھاطلب جہاں تھوڑے بڑے بڑےیے لگے نا اندر پانی آ رہا تھا مھ سمج نہیں آا سارا تھا کہ بارشکن زیادہ ہی بارش کو جیی آ گیا تھا بغ میں تو گاس دکھ ہی نہیں رہی تھی اتنا زیادہ پانی جاؤ کیا تھا
وہی نا کل بہت زیادہ بارش ہوئی تھی بہت ہاں الیکٹرک شوق سے بھی چاری
بچ جن کے باغ واغ ہوں گے ان کے ان کو بہت نقصان ہو گیا ہوگا
نقصان ہوا کہہ رہی ہیں مگر زیادہ بارش کانار ایریا میں ہی ہوئی ہے باقی جگہ اتنی زیادہ بارش کہیں نہیں ہوئی ہے یا تو یہیں پہ ڈرینیج فیل ہے یا یا تو گ جوڑ
ہاں لے آے اولیے بھی صرف ادھر ہی گرے ہیں میری ماں سے درگاہ میرے وغیرہ وہاں سے تو مطلب در کا میں سدربل س سے رہتے م کا پتاہ نہیں ایک دم
رلم بھی ہمارے سات ہی ہو رہے
اسمارٹس تین
لوگ بھی ہمیں ہائی آ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی سمارٹ کچھ اورور سمارٹس جی
ہاں وہ تو پتا نہیں ہے موسم بھی انپرڈکٹیبل سا ہو گیا ہے
ہاں کچھ سمجھھیے مطلب اس ٹائم ہونا جی میں فین ہی میں نے اسی ایک دن فین ہو ان کے اس کے بعد فین ہو دل بچا گئی ہمیں
ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے راحت کو تو بالکل ضرورت نہیں پڑتی ہے مطلب ہم ابھی بھی گرم تھوڑی سی رضایںں لیےیریں ہیں
ہاں کیونکہ یہ ٹھنڈ لگنے لگی تھی صبح صبح بھی تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اورب کل اتنی زیاہ بارش پڑی د تھی تب تو اور ویسے بھی اتنا سمر جون والا سمر تو ہے ہی نہیں
نہیں بالکل بھی نہیں مجھے نہیں لگتا بچوں کے وکیشنس بھی ہوں گے اچھا اگر یہی سب چلتا رہا تو
ہاںپ بارش کے لیے دے سکتے ہیں چھٹیاں ان کو لیکن گرمی تو
نہیں س یش ہو سکتا م س
ہاں ممکن ہے ممکن تو ہے یہاںت ر میں سمر نہیں ارا ونٹر میں ونٹر
ونٹر نہیں آ رہے پتا نہیں کیا ہے عجیب سا ہو گیا ہے سب کچھ ہے بس کچھ ہی مہینے کے دو مہینے جولائی اور اگست آدھا ہ
سپٹمبر
کیا کر سکتے ت ہیں ہم ہاں ہوتی ہے بٹ اچھا سا موسم ہوتا ہے نا زیادہ بھی نہیں ہوتی وہ جولائی والی گرمی نا وہ پیک والی گرمی نہیں ہوئی ہے اس بار اب جولائی پتہ نہیں ہے جولائی میں مے بھی ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے ہاں جتنے نام بول رہے ہیں نا سن لیں گے سن لے گا موسم تم جل بولے گا ہاں بس آ جاؤ تم لوگ جال میں
ہے وہی ان دو مہینوں کی گرمی مت توی ایک مہینے میں دکھائے گا ہوں
ا خال
وہینا دیکھ ہیں کیا ہوگا اللہ رحم کرے گا انشاء اللہ
ہم کیا ہی سہ ہمیں تو جینا پڑے گا کوئی آپشن نہیں ہے
نہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ چلنا ہے ہمیں اور بتاؤ آپ کا کیا کیسا سب چارہ کچن وغیرہ کہاں پہنچا سبزی وغیرہ ہو گئی
پتا نہیں مجھے تو نہیں پتا میں تو کچھ نہیں کیا آج تو نہیں پتا
کھانے کے ٹائم ہے
اسے گئی ت نہیں بتا ہاں مجھے کل جیس بوک نہیں مجے بھوک مار گئی ہے ہاں تو مجھے کھانا میں آپ
کیوں
کو بول رہی تھی میں کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے اٹھی میں ٹرول سے ہاں اچھا کری اب میں کہریو ابھی کھانا کھانے کا ائم ہے میں کہریو میں نے کھانا کھایا مطلب میں اتنی ہات د ہو رہی تھی مطلب میںنا بہت ب یاد آش کہہ رہی ہ میں نے کھانا کھا کہہ رہی ہوں ہاں مطلب میں ر مائنی رتی خانا گ کی ائم میں
ہاںاں میں نا محرم وہاں وہاں سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے ہاں
ہاں وہاں سے آپ کو پت ہے میرا پرست پی ٹی ایم تھا نا عثمان کا میں نکلی ہوں مت مطلب پوچھو مت مجھے لگتا ہے میں تین بجے گھر سے نکلی ہوں اور ساڑھے چھ بجے تک بھی میں سیادہ قدل میں ہی تھی اور میں نہ آگے جا پا رہی تھی نہ واپس پساب پا رہی تھی میں برابر سات بجے گھر پہنچی ہوں ازدت اتنا ٹریافک جام مائی گوڈ آ
ج
کو ہون ہے
آپ آپیے
ہاں
بھی کرو پرا دک ہے ف آواز سنائی آپ بھی خابا بھییے د بول ہی فون بھی نہیں کر کیایا اور
بولو تیار ہو اس کے بعد آپ کو ہی کال آنے والی ہے
دکھ رہے ہیںارے آ کدھر کدھر
کیا ہوا
پتا نہیں اسکر ہے اوپر سے لوگ آج کل مجھے سپنے میں دیکھ کرپت نہیںک کیا دیکھ رہے پھر ہم میں چھوٹا سا بٹوا خریدتی ہمیں سوچ لگی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے
اچھا ہی ہوگا پاز
لیزر خراب ہو گیا پھر سے کل م تو سپنا بولنا ہی نہیں چاہیے دوسرے بندے کو بچارے کو پ نہیں آپ کہاں دکھ رہے آپ
اچھا
ہ پتاہ تو کیا بکھرا ہے
جبعات بدل ہوتے ہیں اس کے بعد دھوپ نکلتی ہے تب کچھ ہوتا ہے نا ریمبو شیمبو م دکھ رہا ہے
پتا نہیں ہے لو کہہ رہے کچھ ہاں ہاں دکھا مجھ ج جحاز وحااز ہوگا کھ جاز ج س اسٹار جیسا ہمج لیک نہیں چل رہا ہے اسٹار بھی ہوگا نا اسٹار تو چتا لیکن چ اب یہ وہاں پہ یہٹر ہی واپس کی بادشاہ لائٹ ہوتی ہےجھ ہاں وہ س کو سیلائٹ ویٹلائٹ گیرا گغائبا گایاب
پتاہ
چھوڑو بس نہیں ہے مجھے دکھ رہے ہاں ہ ب گئے میں تو جاتی میرے کچھ ایک دو کام پینڈنگ سےے وہ کروا لیی تھی کیز کی چن اچھا سور سو فلو مذر
اوکے یس یس یس
آ کو
چلو پھر ٹھیک ہے
چلو اوکے انشاء اللہ کرتے ہیں بات اپ خیال رکھ و
لو چلو پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ ج کو س
اللہ حافظ فض ال آ
ارلی